السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان خیال چل بھائی جان سب ٹھ با جائے ہے ن آپ کا طبیعت کیسے ب ج
جی بھائی جان سب تو ٹھیک ہے بھائی جان یہاں اور میرا طبیعت ہی تھوڑا ٹھیک نہیں تھا بھائی یہ تھوڑا طبیعت خراب ہو میں جیادہ نہیں تھ ہم دھوپ ووپ میں زیادہ نکل لیے نا تو تھوڑا ڈییہائیڈریشن کا سمسیا ہو گیا ڈاکٹر سے دکھایا تو بولے کو تھرا پانی ہو نہیں جیادا پیتے رہنا تھوڑا پانی زیادہ کیونکہ دھوپ میں نکل گیا نا تو تھوڑا ڈیہائیڈریشن ہو گیا تھڑا پانی کا کمی ہو تو ڈاکٹر نے سلاح دیا کہ تھوڑا الیکٹرول او آر ای س یہ سب پیتے ہوتے رہنے کا وہی تھوڑا پیو رہے ہیں تو اب تو ہم ٹھیک ہے اور بتائیے بھائی جان آپ کے گھر پرریوار میں سبھی کئی بڑھیات ہے بھائی جان امی جان ابو جان چھوٹے بھائی جان لوگ یہ سبھی کوئی صحیح تو ہے بھائی جان خریت
چ ب ا سب ٹھیک ہے ا بھی جاؤ اب بھی جاؤ چھٹی میں بڑے بھائی جن سبھی لے باتتے ہو سب ٹھیک ہے اور بتائیے بھائی جان کانا پیینا ہوگیا آپ
آپ کو کیا کیا کھ جی بھائی جان کھانا بھائی ہم تو آج کھانے میں تھ چکن اور چاول کھائے ہیں بھائی جان اب جان تھڑا مارکیٹ گئے تھے بازار چکن لے کر کے آئے ہوئے تھے تو وہی تھرا ممی کا تھڑا ہاتھ بٹا دی کام میں امی جان کا تھڑا مسالہ وسالہ پسواسوا دی تھوڑا مکسی میں تھڑا دھو کے اس وہ سب لا پہ سبٹ کر دی تو وہیمی ہم تھا خالی بنا دی وہی طرح اپنے ہاتھ سے ہم لوگ تھڑا بہت بنانا د کھائے چکن اور چاول تو وہی ہم کھا ا کر کے پورا بھر پیٹ بھائی جان ایک دم بہت آج بھوک لگا تھا بہت زوروں سے رات کو تو وہ پورا پھول پیٹ کھایا بھر پیٹ کھایا بھائی جان اور کھاؤ چھت پہ آ کر کے ٹہل رہے تھے وہی ٹہلتے ٹہلتے اچانک سے سوچے ہیں تھوڑا بھائی جن کا یاد آ گیا ہے تو وہی سوچے تھا بھائی جان سے ہم بات کر لیں وہی ہم آپ کو بات کیے ہیں کیکہ بات کی ہوئی بہت دن ہو گیا تھا آپ سے تو وہی آپ سے ہم بات کر رہے ہیں بھائی جان آپ بتائیے بھائی جان آپ کھانے میں کیا کیا کائے بھ جان
جی ب ہمارا بھی کھانا پینا ہو ہم بھی کافی سوادشٹ کھانا کھا ہے شام میں تو رام کو چکن کھانے کا من تو امی جان سے بول رہے تھے چکن بنانے کےے تو امی جان بولی تھی کہ جاؤ مارکیٹ سے ڈھ کے جی چکن لے کے آؤ وہی گیا مارکیٹ سے چکن لے تو گبھی چکن سب کم ہو گیا تھا توب ختم ہو گیا تھا تب بولا رک آدھا گھنٹہ سبا ٹائم وہ لگے گا تو وہی ہم تو آدھا گنٹہ رکے ب جائے تو وہ چکن ل تو گھر پہ آئے ہے تو وہی جی اب جان بنائی تھڑی ہمیں اب جان کے تھوڑا بٹا لیے وہی ہم تو بس پیاز کاٹنا آتا اور مکسی میں مسالہ پیسنا آتا تھا م تو وہی من بنائی تو وہی چکن بن گیا تو ہم تو بھجا ہوا چکن اچھا لگتا ہے ابھی رس والا چکن اچھا نہیں لگتا ہے تو جان کو بلی ا وہی لیے ہمارے لیے نکال د تیں نکال د آرام سے کھائے ناشہ پھر رات کو روٹی سے کھائے چکن تو اور سلاد کھانے کے بعد تھورا پیٹ و بہت بھر گیا تو من کیا ہے پی گا ٹھنڈا ٹھنڈا میں کیا پیا جائے دکان میں ایک لسی والا رہتا ہے چ پہ کافی دیر تک کھولتا ہے تو وہ پہ گ لسی پینے کافی اچھا لسیسی بناتے ہے بھائی جان لسی کیا کرتے لسی کے مت سے مت دیتے ہے ربڑی اور تھوڑا ربڑی کسم چڑا اور پٹی ل بناتا ہے تو پ تو بھی اچھا لگا ہے پیٹ تھڑا بڑ گیا اور پیٹ کو بھی ہلکا لگا ہے تو اور بتائیے بھائی جان آپ کا پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا ہے کوچنگ کالج سب کچ کھلے ہیں کہ سب سبھی کوچنگ کالج میں گمی کو چھٹی ہوئی ہے بھائی جان
بھائی جان ابھی تو فی الحال گرمی کا چھٹی چل رہا ہے تو میرے بھی کلاس کوچنگ سب کوئی بند ہے کیونکہ اتنا گرمی میں بھائی جان کون جائے گا پڑھائی کرنے کلاس کرنے دھوپ اتنا زیادہ ہے دھوپ میں اگر نکلیں گے تو ہم لوگ تو بیمار پڑ جائیں گے اور بیمار کیا پڑ جائیں گے بھائی جان دو دن پہلے تو ایک لڑکا ہم لوگ کا کوچنگ وچنگ ابھی کھلا تھا ایک لڑکا آیا دھوپ میں دک ہم لوگ کا دو بجے سے کلاس کا ایک ٹائم تھا تو دو بجے کلاس میں آیا لڑکا جیسے ہی بینچ پ بیٹھا پڑھائی چالو کرنے کے لیے تب تک وہ وہیں پہ بے ہوش ہو گیا بھائی جان اور وہ لڑکا ہمارے ہی بیچ کر تھا بھائی جان تو اسی سے ا اسی سمے بے ہوش ہو گیا بھائی ب ہووش ہو گیا تو سر پورا گھبرا گئے سوچے سر کہ کیا ہو گیا نہ کیا ہو گیا تو ہم گئے اس کو لڑکا کو اٹھایا اٹھا اٹھا کے اس کے چہرہ پہ تھوڑا پانی وانی مارے اور پانی وانی مارنے کے بعد تھوڑا اس کو جب اس کا آنکھ کھلا تو اس سے پوچے کیا ہوا ہے تو بول رہا ہے کہ تھوڑا دھوپ میں آئے تو دوسرے من ہو گیا ہے اسی پہ تھوڑا چکر آ گیا ہے تو وہی سر سے ہم بولے سر کو اس دیکھیے دھوپ میں بچہ سب آ رہا ہے کہبت طبیعت سب خراب ہو جا رہا ہے کہ کوچنگ وچنگ بند کر دیجیے تو ہم کلاس ولاس کوچنگ وچنگ سب ہم بند کرا دیے تو وہی تھوڑا کوچنگ وچنگ کلاس ولاس گرمی کا چٹی چٹی ہو گیاب تو گرمی کا چھٹی ووٹی ہو گیا ہے تو وہی اب گھر میں چھٹی میں گڑ ہی پہ ہے باقی تو میرا پڑھائی لکھائی سب چل رہا ہے جیسا کہ آپ جان رہے بھائی جان کی میرا تو انٹر کا ایگزام پڑنے والا ہے تو انٹر کا ایگزام پڑھنے والا ہے تو بس لگے ہوئے ہیں انٹر کی تیاری میں اب تو جان ہی رہے ہیں کہ پانچ گو سبجیکٹ ہے پانچ میں الگ الگ ٹائم دے رہے ہیں سب سبجیکٹ پر ایک ایک گھنٹہ ایک ایک گھنٹہ سمئے دے رہے ہیں بھائی ج میتھ ہوتا ہے یہ سب ہے سائنس سب پہ د دے رہے ہیں میتھ کا تو آف لائن کلاس کرتے ہیں اور سائنس کا ہے تو سائنس کا بھی آف لائن کلاس کرتے ہیں اور اس کا آن لائن بھی کلاس کرتے ہیں کیوںکہ میتھ کا ہے آف لائن کرتے ہیں میتھ اس لیے نہیں کرتے ہیں آن لائن کیونکہ سوچتے ہیں کہ اس میں اگر ہم کو کوئی دقت وت ہوگا پریشانی وریشانی ہوگا تو ہم کس سے پوچھیں گے اسی لیے میتھ کا جو ہے میتھ کس آف لائن کرتے ہیں میتھ کا کلاس آف لائن کرنے کا فائدہ یہی ہے کہ ہم اپنا پریکٹس ریکٹس سب کرتے رہتے ہیں سارا میتھ ہو تو بناتے رہتے ہیں جو بھی میتھ میں دقت ہوتا ہے پریشانی ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں ایک کاپی رکھتے ہیں الگ جس میں سارا کچھ جو بھی پرابلم ہوتا ہے سارا پرابلم وابلم اسی کاپی میں نوٹ کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں اور جب جاتے ہیں کوچنگ میں تو سر سے پوچھتے ہیں تو سارا میتھ کا ہم کو بتا دیتے ہیں طریقہ شارٹ کٹ کی ساب بتا دیتے ہیں جتنا بھی رہتا ہے شارٹ کٹ سب اس کا ست رت اسی پہ بنا کے کہتے ہیں بناؤ بن جائے گا سارا تو وہی ہم اس بناتے ہیں وہ بن جاتا ہے اور جو بھی چھوٹ جاتا ہے جو نہیں بنتا ہے جس کا آنسر ونسر نہیں آتا تو تھوڑا ہم سر سے بنواتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں تو وہی اسی یہی کارن ہے کہ ہم آف لائن ہی کلاس کرتے ہیں میتھ کا کیونکہ آف لائن میں پوچھنے کا سمجھنے کا ذریعہ رہتا ہے کہ ہم کہاں کس سے پوچھیں گے سمجھیں گے اور باقی سب تو آن لائن کرتے ہیں کلاس تو وہ سب تو آن لائن سائنس کر لیتے ہیں جسے کہ فزکس رہتا ہے بڑا بڑا میڈیکل رہتا ہے بڑا بڑا سیکرن رہتا ہے تو سیکرن کا مر کوترک رہتا ہے توی سوچتے ہیں کہ ماترا کوترک سب ہے تو سب کہاں سے کتنا لکھے گے تو آن لائن سرچ کرتے ہیں یٹیوب وٹیوب پہ ویڈیو وڈیو دیکھتے ہیں یہ سب تو اس میں آن لائن ماترا کوترک سب رہتا ہے سب فزکس کا کیمسٹری کا تو وہ سب کرتے ہیں کہ کاپی پہ لکھ لیتے ہیں نوٹس کر لیتے ہیں کیونکہ ماترک کا جانکاری ہونا بہت ضروری ہے وجیان کے بچہ سب کے لیے کیونکہ وجان میں اگر آپ ماترک نہیں جانیے گا بھائی جان تو آپ سے تو ک نٹ کل ہی نہیں بنے گا کیونکہ بڑا بڑا نومیٹ کل ہوتا ہے بھائی جان وہ سارا آ کے اور اس ماترک میں ایکگ ماترک میں آ کے اس سب کا مان نکل جاتا ہے بھائی ج جیسے کہ لیمٹا ہوتا ہے ایک ماترک بھائی ج تر گے کا جیسے سی ہوتا ہے بھائی جان اس کا کرنٹ دھارا کا ہوتا ہے ماترک بھ ج یہی سب تو یہ سب جاننا پڑتا ہے بھائی جان یہ سب یوٹیوب پہ بتا دیتا ہے بھائی جان ویڈیو میں کیا کیا ایزام میں پوچھا جا سکتا ہے ویڈیو جو بناتا ہے بھائی ج ڈالتا ہے وہ سب پریکٹس کیا رہتا ہے سب پرویس ایئر کا پچھلے سال کا کوشچن وین اٹھا کے سب تب ویڈیو بناتا ہے کہ کون کون کویشچن ایگزام پوھا جا چکا ہے کون کون نہیں پوچھا جا سکتا ہے تو وہی سب طرح ویڈیو وڈیو دیکھتے ہیں فزکس کا ویسی کیمسٹری کا بھی دھتے ہیں بھ کیمسٹری بھی بھائی ج بہت جٹل ہے جو اس کا دو گ چیپٹر کیمسٹری کا دو گو باگ ہے بھائی ج اکاربنک رسائنت کاربنک رسانست کو تو اکاربنک رسان شاستر بہت باری لگتا ہے کاربنک رسان شاستر کو ہلکا لگتا ہے اکاربنک رسائن شاستر باری س لگتا ہے نا کیونکہ اس میں بھائی جان بہت سارا س ہے بہت سارا فگر وگر ہے بھائی جان تو بس ایسے یہی سب چل رہا ہے پڑھائی لکھائی بس دیکھیے اب اللہ کے دعا سے نمبر اچھا آ جائے ٹویلتھ میں اچھا نمبر آ جائے تو ہم کو کالج بھی آگے اچھا لگے گا اچھا مل جائے گا بس چل رہا ہے پڑھائی لکھائی تو ٹھیک ہے آ جائے پھر کبھی کااتی ہ بھائی جن ملکاتی ہوگی بھائی ج روکھتے ہیں تو بھائی جان تھوڑا
ٹھیک ہے بھائی ج گودا آ بھ
جی خدا حافظ بھائی جان